سمجی ہوائ ان صاح بتے آپ کھ فرما رہ تھے
جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاست کی بات کرے تھے یہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر جو ہے لوگوں کے کام ہوں اس میں خاندانی راج نہیں ہونا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی شخص اگر ہے اس کا بیٹا بیٹی سیاست نہیں کر سکتی میں سمجھتا ہوں کہ بس اس بنیاد پہ کہ وہ ان کے نیتا ہیں ان کے بچے ہیں ان کو آگے ملنے کا موقع اس بنیاد پہ نہیں ملنا چاہیے اگر وہ سیاست اچھی کرتے ہیں ان کو لوگ ووٹ کرتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں اچھی بات کریں تو انہیں بالکل سمرتھن ملنا چاہیے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسی وجہ سے جو ہے ہمارا بارت دیش پیچھے اور اگر آپ جموں کشمیر کی بات کریں وہ بھی اسی سے پیچھے یہاں پر ایک دو خاندانوں کے پاس جو ہے راجنیت جاتی ہے ان کو یہ پتا ہے ان کو پتا ہے کہ کہ آج سیاست ان کے پاس ہے اس خاندان کے پاس ہے کل لوگ تنگ آ جائیں گے وہ کہیں گے کہ آپ کسسی ووٹ دیں ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے وہ کسی اور کو ووٹ دیں گے جب تک نا وہ یہ سوچ بنا لے کہ ہم نہ اس کو ووٹ دیں گے نہ اس کو ووٹ دیں گے ہم کسی کو بھی د دیں گے جو ہمارے سچ میں کام کرنے کا وعدہ کرے گا اور سچ میں کام کرے گا
لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان جیسے وشال دیش میں صرف کام کی رجنیتی کی جا سکتی ہے جہاں بے شمار دھرم ہے بے شمار جاتیاں ہیں اور یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کسی سیاسی جماعت نے نہیں بنائی ہے چونک ان اس جات کا جو ہم یوں کہیں کی بنیاد ہے وہ ایک مذہب ہے اسی طرح سے مذہبوں کی راجنیتی کا جو یوں کہوں میں ایک عروج ہے وہ کسی سیاست کا اس سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ کچھ مذہبی جو تنظیمیں ہیں جیسے ایک مذہب کی ایک تنظیم ہے دوسرے دوسری تنظیم انہوں نے بنایا ہے تو اب اگر اس پر رانیتی اس پر راجنیتک لوگ یا یوں میں کہوں سیاست دان بات نہ کر کے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو سماج بالکل ہی ویسا بن جائے گا کہ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھوں کے لیے ترقی کی جائے گی اور کچھ لوگ اس میں بچھڑ جائیں گے جن کو جات کے نام پر دھرم کے نام پر یا کسی اور بنیاد پر مارا جاتا ہو پیٹا جاتا ہو
دیکھیے صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے میں اس بات کا یہی کہوں گا کہ میں نے کہاں سیاست جو ہے اگر ڈیولپمنٹ کی ہوگی کام کی ہوگی تو یہ ساری چیزیں پیچھے آ جائیںی صاح ب آاپ ایک ایسی حکومت بنانے کا شوق رکھیے دس سال صرف ہندوستان جیسے دیش کو صرف دس سال کی ضرورت ہے ایسی حکومت کی جو ان سب چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں گے جو بھی یہ لوگ اس چیز کی مانگ کر رہے ہیں ہندو مسلم جات براہمن دلت یہ سب کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ دس سال تک رک جاؤ دس سال تک اس کی بات مت کرو ہمیں اپنے دیش کو جو ہے وشال بنانا ہے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں امریکہ جیسے دیش کی وہاں پر جو ہے ایسے ہی لوگوں نے جو ہے عرض سے سے پہلے کہا لگ بھگ سو سال دو سو سال پہلے لوگوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ نہ تو ہندو مسلم حتا کہ وہاں پر ہندو مسلم نہیں ہے وہاں پر جو ہے عیسائی ہیں یا مسلمانوں کی بھی شاید تھوڑی پرسنٹیج ہے بھ ہے وہ جو بھی دھرم ہے وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ حت کہہ وہاں پر جو ہے جو ہے جسم کی بنیاد پر شکل کی بنیاد پر جو ہے راجنیتی چلتی ہے کلر کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو بٹ گئے لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم جو ہے اس چیز کو بلا دیتے ہیں ہم ایسی رانیتی کرنے کو کر رہتے ہیں جہاں پر جو ہے ہم صرف لوگوں کے کام کریں اور آج آپیکھ لیجیے امریکہ کتنا وکست ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جموں کشمیر یا ہمارے بارت دیش میں بھی ایسے لوگ اٹھے تو کیول دس سال کا وقت لگے گا پھر ہمارا دیش وکست ہو جائے گا اور سارے لوگ جو ہے اچھے ہو جائیں گے جیسے چین امریکہ جاپان میں ہے
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو پتا ہے یاد ہے یا آپ کو جانکاری ہے آپ جانکاری لیجیے گا کہ امریکہ میں آج تک کتنے کالے لوگ اکالے لوگوں کی سماج سےدھ جو کہ راشٹرپتی بنایا گیا ہو وزیر اعظم یا کی کہیں صدر صدر صدر اعظم بنایا گیا
میرے خیال سے اب اوباما بنے تھے ایک بڑے دس سال تک وہ رہے تھے
جی اوباما مجھے بھی پتاہ میں نے کہا کتنے بنے
باقی مجھے اس کا گان نہیں ہے لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ کالے لوگ بنے ہو نہ لیکن آج امریکہ دنیا کا نمبر ایک دیش ہے کوئی بھی چیز اٹھا لو ٹیکنالوجی اٹھا
دیکھیے امریکہ جو ہے امریکہ کی جو جن سنکھیا ہے آبادی ہے وہ چار ہندوستان کے اگر ٹکڑے کیے جائیںے تب ایک امریکہ بن جائے گا تو اگر اتنے چھوٹے دیش میں بھی لوگ صرف اور صرف شکل کی بنیاد پر الگ ہیں اور اس ایک سمودائے کو ابھی بھی اپنا حق نہیں مل پا رہا ہے جبک امریکی دنیا کا سب سے بڑا وشال طاقتور دیش ہے اس کے باوجود بھی ایک بلیک جو کہ کہیں گ کالے لوگ ہیں ان کو ابھی بھی دو سال پہلے وہاں ایک ایسا مسئلہ ہوا تھا جو کہ آپ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو وہاں کتنا بڑا یہ بلیک لائو میٹر کا ایک ایشو بن گیا تھا تو جب امریکہ ہندوستان میں تو ہزاروں سالوں سے یہ رانیتی دے رہی ہے کوئی ایک پارٹی اگر اس کی باتے گی تو کیا اسارٹی کو ووٹ ملے گ ہم نے بہت سے ایسے ایگزامپلس دیکے ہندوستان مثائلیں دیکھی ہے جاں کسی رجنیتا نے بات کی دو ہزار نو سے چودہ تک مجھے آج بھی یاد ہے کہ راہل گاندھی جی دو ہزار نو سے چودہ تک جتنے میں نے ان کے باشن دیکھ ہیں جتنی بھی میں نے ان کی اسپیچز پڑھی ہے ان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہندوستان ہے ہمیں ذات اور مذہب کی رانیتی نہیں کرنی چاہیے لیکن انہیں بہت شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جب انہوں جاتی واد اور کانسٹیٹیوشن کے ایشو جو ہے تو تبھی جا کر وہ انہوں نے کچھ کچھ ریاستوں میں سرار بنائی اور لوک سبا میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائی اگر وہ ان چیزوں کی بات نہ کرتے ہوئے سب کو ساتھ ل لینے کی بات کرتے تو آج وہ پھر سے ہار چکے ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کی رانیتی ایسی ہے اگر رجیتک نتا اس کی بات نہیں کرتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے چلیے اگر ہم ایک اور ایگزامپل دیں گے ایک اور نیتا اٹھے تھے جو کہ ایک دوسری بڑی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی سبسڈری تھی جن کا نام عام آدمی پارٹی ہیں جو اٹھی تھی لیکن انہوں نے بھی دس سال جو ہے ہم کہیں گے ترقی والی راجنیتی کی بات کی اور پھر الیکشن ہی ہار گئے کیونکہ لوگوں کو ترقی سے زیادہ جو ہے ان کے مذہب میں ان کی ذات میں اپنے من میں انٹرسٹ ہے
دیکھیے صاحب میں سمجھتا ہوں وہ لوگ گدے ہیں دیوکوپ ہیں جو دھرم کی رانیتی کرتے ہیں یا جیسے آپ نے کہا کہ کسی نے ڈیولپمنٹ کی بات کی میں نے پہلے میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگوں کی خامیاں ہیں لیکن میں نے کہا تھا کہ دس سال تک لوگوں کو ہی میں عام لوگ میں پولیٹیشنس کی بات رانیتاؤں کی بات کر رہے میں کہا تھا لوگوں کو دس سال ایک ایسی حکومت کو دینا چاہیے تھا جو کہ سب کی بات نہیں کرتے اگر آپ چین میں بھی دیکھو گے وہاں پر ایک یہ تنظیم جو ہے پچھلے کتنے سالوں سے حکومت کر رہی ہے اور وہ بھارت جیسا دیش بڑا ہے آبادی لگ بھگ برابر ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجے وکست ہے جی
آپ بول رہے ہیں کہ چین میں جو ہے اسی سے نبے فیصد کی جو آبادی ہے وہ ایک ہی کیوں ہم اگر کہیں گے درم اسے کہیں گے ایک منڈیرین جو ہے لینگویج اور ایک ہی درم بدھ سسٹم کا جو ان کا سسٹم ہے یا ایتھیسٹ دونوں میں سے ایک اسی طرح کے زیادہ تر لوگ ہیں اسی لیے وہاں ایسے حالات
صاحب اس سے بڑے بڑے دیش ہیں جہاں پر جو ہے ایسے مسئلے رہے ہیں لیکن جب ترقی کی بات ہو تو ہندو ہو مسلمان ہو ایک جٹ ہونا پڑتا ہے لیکن یہ دیش ہمارے دیش میں نہیں پایا جاتا بہت سارے ملک ہے دنیا میں ایک سو نبے ملک ہے جہاں پر بڑے بڑے جگہ جاپان ہو جرمن ہو جہاں پر بڑے بڑے جو ہیں لڑائیاں رہی ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں لیکن جب وہ ترقی کی سیاست کی بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بیچ میں آپس میں کتنے ہی جھگڑے ہو لیکن ترکی کے معاملے میں جو روڈس ہو تعلیمی ادارے ہو یا ہسپتال ہو ان کے ساتھ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہمیں پہلے انہیں سدھارنا ہوگا کیونکہ اگر ہم انہیں سدھاریں گے نہیں تو ایک ہی چیزیں مطلب یہ سب پھر کبھی ہو ہی نہیں پائے گا جیسے کہ بارت دیش میں آپ انیس سو نبے ستر سے کسی نے ایسی رانیتی کی ہوتیاں فار ایگزامپل کانریس پارٹی جو ہے ان کو بہت منڈیٹ ملا تھا اگر انہوں نے پورا وقت جو ہے چین کی طرح لگا دیا ہوتا پیسہ پرائمری ایجوکیشن میں ہسپتالوں میں اور بھارت دیش کو ان سب چیزوں سے مفت کیا ہوتا ہے تو آج ہمارے دیش میں ہندو مسلم کی بات ہی نہیں ہوتی کیونکہ جب انسان کی معیشت بڑھتی ہے تو جو سیاستی جو روپ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ سیاست پہ لڑائی نہیں ہوتی
آپ شاید بول رہے ہیں کہ انیس سو چوہتر میں ہی کانگریس پارٹی کا نہ رہکھا نہ جات پہ نہ نہ جات پہ نہ لات پہ مہر پڑے گی ہاتھ پہ تو تب ہم نے جات کی رانیتی جو ہے دیکھی تھی کہ ہندوستان میں ختم ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ دیش کے ایسے حالات کہ یہ سب چیزیں پھر سے آ گئیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دو ہزار نو سے چودہ تک یہی بات کی گئی تھیانگریس کی نئی لیڈرشپ میں جو گ لیڈرشپ ڈیولپ ہو گئی تھی راہل گاندی کے لیکن جب بھی بات ڈیولپمنٹ کی آتی ہے بات ترقی آتی ہے اس کے سات سھ اگر آئیڈیلوجی کمپرومائز ہو جائے گی سوچ وچار جو ہے انسان کے کمزور ہو جائیں گے تو اس وقت دیش کو اس چیزوں کی ضرورت بھی آپ دیکھ رہ ہیں کہ کس طرح سے ایک اسٹیٹ میں زبان کے معاملے میں پیٹا جاتا ہے دوسرے اسٹیٹ میں مذہب کے نام پر پیٹا جاتا ہے تیسرے اسٹیٹ میں شکل کے نام پر پیٹا جاتا ہے تو ہم اس چیز سے کیسے پیچھا چھڑا سکتے ہیں لوگوں سے کہہ سکتے ہیں میں روڈ بناؤں گا میں سڑکیں بناؤں گا میں ہسپتال دوں گا اور ان چیزوں کو بھول کر لوگوں کو مرنے دے سکتے ہیں
دیکھیے صاحب یہ میں نے کہا یہ سوچ ہی گندی ہے جب تک لوگ یہ سوچتے رہیں گے وہ پھرتے رہیں گے ان کی دیکھیں لوگوں کی جانیں کہ حکم پھر بھی جان بچنے دے آج ستر سال سے جو ہے وہ راجنیتی اسی بات پہ سیاست اسی بات پہ ہندوستان میں چل رہی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ مر رہے ہیں
نہیں بالکل یہ جو آپ نے بات کہی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیا انیس سو سینتالیس میں جات کی رانیتی ہوتی تھی
بالکل وہاں سے یہ وہ ستر سے ہی چلتی آ رہی ہے تبھی سے دو دو بٹے ہوئے ہیں منوسمرتی کے علاوہ جبھی یہ تو برہمن لوگ برمن انیس سو سینتالیس سے ہی براہمن لوگوں نے حکومتیں جو ہے کبھی کو بول نہیں کہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہماری کوم اور انہوں نے تب سے یہ لت لگائی تھی کہ ہمیں حکومت دے دو دلتوں کو مت دو امبیڈکر کو شامل مت کرو منوسمرتی کو لاؤ تو یہ تو وہاں سے چلتا آ رہا تھا انہوں نے جو ہے بہت ٹائم تک جو ہے بارت سویدھان کو جو ہے قبول ہی نہیں کیا آئین جو ہے اسے قبول نہیں کیا تھا تو یہ تو بھارت میں کبھی ختم نہ ہونے والی جو چیز ہے میرے خیال سے
چلیے آپ کی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا کسی اور دن پھر سے آپ سے جڑیں گے